اللام علیکمم جی بھائی ٹھیک ہے آپ اچھے سے گ
بس ٹھیک ہے آپ کیسے آپ ٹھیک ہو
جی شکر الحمد للہپ بتائ گھرہ سب کہ رہے آپ کے ممی پابٹھیک ہیں جی
بس سب ٹھیک ہے آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے
جی شکر اللہ کا ہم سب ٹھیک ہے خیرت آفیت سے ہیں آپ
کیا کر رہی ہوں بس میں بھی ٹھیک ہوںکر اللہ کا
بس ابھی گھومنے ہیں جا رہے تھے ٹہل کے آ گئے اب شام کی سرد ہوا ٹھنڈی ہوا اس سے انسان تر و تازہ ہوتا ہے تو ہم ابھی اب پھر گھر آئے اب گھر پہ بیٹھ گئے
بس میں بیٹھا ہی ہوں گھر میں بیٹھا ہوں
جی جی تو کیا کر رہے ہیں ابھی آپ
میں بس ابھی آیا گھوم کے اور بس بیٹھا تھا سوچا اب کسی سے بات کروں آپ سے بات کروں گا تو کچھ سیکھنے کو ہی ملے گا
اچھا کیا اچھا کیا تو میں بھی ابھی فری تھا تو سوچا تھا کسی سے بات کروں تو آپ نے کال کر کے بہت ہی اچھا کیا تو آپ کیا کر رہے ہیں آج کل زندگی میں زندگی میں کیا کر رہے ہیں آج آپ
بس میں پڑھائی کر رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ کہیں جاب مل جائے تو زندگی سیٹل ہو جائے
جی جی جاب تو آج کل تو مجھے لگتا ہے جاب ملنا اتنا دشوار ہو گیا ہے آج کل اگر آپ دیکیں کتنی بے روزگاری ہے ہمارے دیش میں ہر ایک یوا اس پریشانی سے کہیں نہ کہیں جج رہا ہے
جی بالکل بالکل آج کل تو یہ مطلب جاب جاب بھی ایک آج کل مطلب بہت ہی مشکل
جی بھائی جان جی ہاں جی تو اور بتائیں تو اب مجھے اسی کے بارے میں اسی کے بارے میں
کی زندگی میں ایک اہم حصہ بن چکا ہے
جی تو آپ مجھے اسی کے بارے میں بتائیں بے روزگاری کے بارے میں آج کل بے روزگاری کیوں بڑ رہی ہے سرکار کو کیا قدم اٹھانے چاہے جس سے بے روزگاری کم ہو
کہ مطلب جو پاپولیشن ہے وہ مطلب بہت زیادہ بڑھ چکی ہے
جی جی تو پاپولیشن ہاں جی تو ایک وجہ ہے لیکن اور اور وجہت بتائیں آپ وجوہات
جی بالکل اور کیا بتاؤں مطلب آج کل تو مطلب دیکھ دیکھو یہ یہ سوال ہے کہ آج کل جسے بھی شادی کر رہی ہیں وہ پہلے دیکھتا ہے کہ کہ لڑکا کیا کر رہا ہے کتنا پیسہ کماتا ہیں زیادہ ت اتر جاب اسی سے مطلب مطلب کم جاب کم ہوتی ہے تو مطلب زندگی بسرنا مشکل ہو جاتا ہے
جی بھائی جان بے شک
ہاں اور آدھے مطلب جو انسان ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں میں کچھ بڑا کروں گا بڑا کروں گا پھر وہ کچھ نہیں کرتا پھر وہ بے روزگار ہی رہتا ہے
جی ہمیں بھائی بالکل صحیح بات کر ہیں فرمائی کی آج کل جو جاب ملنا ہے وہ دشوور ہو گیا اور اس سے ہماری مطلب آج کل کی جو جنریشن ہے ان کی شادی بالکل تی جا رہی ہے کیونکہ آج اگر آپ دیکھیں ہر کوئی ماں باپ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے اسے اچھا دعوت ملے گی جو گورنمنٹ ملازم ہوگا ہے نا جی جی جی
بالکل صحیح بات
ہ
بے روزگاری آج کے دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جب تعلی یا ہنر رکھنے کے باوجود کسی شخص کو کام نہیں ملتا تو اسے بے روزگار کہتے ہیں
جی بھائی جان آپ نے صحیح فرمایا تو اگر آپ دیکھیے کہ جو بےروزگاری اس لیے بھی بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیے جب جوان کو چھوٹی موٹی کوئی اپارچونیٹی ملتی ہے پر پبلک پرائیویٹ سیکٹر ٹر میں کوئی جاب ملتی ہے
جی بالکل یا دس بیس ہزار میں مل جاب ملتی ہے
ج ہاں جی تو وہ ایسے ایکسپٹ نہیں کرتا ہر کوئی بندہ اگر دو لاکھ ڈیڑھ لاکھ کی مطلب جاب ڈھونڈیں گا تو اس کو کہاں ملے گا ویکنسیز لمیٹیڈ ہوتی ہے تو اگر ہم دیکھیں اگر لمیٹڈکسی سے ہے تو پھر ایک بنتا مطلب جب دس پوسٹ نکلیں گے اور لاکھوں میں فارم بھریں گے تو پھر کہیں نہ کہیں آپ کو تو پتا ہی ہے باقی جو ہے ان کو تو پھر پرائیویٹ جاب میں ہی س ہونا ہے لیکن وہ ایکسپٹ نہیں کرتا اس چیز کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی لگنا ہے اسی لیے اسی وجہ سے وہ بے روزگار ہوتے تے ج رہے ہیں نا جی
ہاں مطلب بے روزگاری اس سے بڑھتی کہ آبادی کی تیزی سے بڑھنا تعلیم اور شکلس کی کمی روزگار کے موقع کم ہوتے جا رہے ہیں غریبی اور کمزورنے سے مطلب ایسے ویسے چیزیں ہوتی ہے ایک اور آج کل دیکھیے آپ مطلب اگر کوئی کہیں جاب یا کچھ نوکری ووکری ہوتی ہے تو وہاں پر بھی کرپشن ہوتا ہے
جی ہاں تو کہی
غریب اور ہی غریب ہو جاتا ہے اس سے
ہاں جی تو غریب غریب ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر ہوتاا رہا ہے اور
لوگوں میں تجربے کی کمی جسے ہم ایکسپریئنس کہتے ہیں اس سے بھی مطلب ب فرق پڑتا ہے
تو انسان کو چاہے اگر ا جواب نہیں مل جی جی
مطلب ہمارے یہاں مطلب ہمارے آس پاس میں انڈسٹریز فیکٹریز پڑ جاتی تو مطلب بہت بہت مطلب مدد دیتی مطلب لوگوں کے مطلب جابس میں
جی تو اگر ہم دیکھیے اگر آج کل بے روزگاری اس لیے بھی ہے کیونکہ جو آج کل کے بندے ہیں وہ اسکل پہ زیادہ دھیان نہیں دے رہے مطلب جو مطلب کاریگری ہے ہاتھ کے کام ہے اس پہ وہ زیادہ اار نہیں رہے ہر لوگ ڈگری کے پیچھے پڑھے ہیں ایجوکیشن کے پیچھے پڑے ایجوکیشن ضروری ہے لیکن
آج کے دور میں اتنا ضروری نہیں ہے اگر آپ کو مطلب پڑھنا ہی ہے تو آپ کو بہت پڑھنا ہوگا یہ نہیں کہ جتنا پڑھنا تھا اس سے مطلب دو دو گنا زیادہ پڑھنا ہے
ہاں جی اگر پڑھنا ہے تو پھر اتنا پڑھنا ہے کہ کہیں نہ کہیں شٹر ہو جائے لیکن اس میں بھی پھر چانسز کم ہوتے ہیں کہ اسے جاب مل جائے کیونکہ آج کل تو سب پڑھنے کے پیچھے لگے سکل پہ کوئی دھیان ہی نہیں دے رہا ہے تو ہمیں چاہے جو
طرح سے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے آپ کو پتا ہی ہے کہ مطلب سب کچھ آج کل اے آئی کر رہا ہے تو اس سے بھی مطلب جاب اس میں کمی ہو جاتی ہے
جی جی تو اے آئی کی وجہ سے جابس کم نہیں ہو رہے ہیں اس سے تو مدد مل رہی ہے لوگوں کو بہت اپارچونیٹیز اگر ہم دیکیں آج کے
ہاں جی بالکل اگر آپ مطلب اگر کوئی مطلب یہ مطلب جاب مطلب جاب یا مطلب جسے ہم کہتے ہیں مطلب اپنا گھر چلانا اگر مطلب کوئی اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے مطلب شروع کرتا ہے تو اس سے مطلب اس بچارے کو پیسے کی مطلب پیسے کی ضرورت ہوتی ہے جب پیسے نہیں ہوتے وہ مطلب بے روزگاری بن جاتا ہے کہ مطلب کچھ کاروبار کرنے کے لیے بھی پیسے چاہیے
جی تو اگر انسان کو کاروبار بھی کرنا ہے تو اس کے لیے بھی اسے ضروری پیسہ چاہیے پڑھنا ہے تو اس کے لیے بھی پیسہ چاہیے تو انسان کو چاہے کچھ مطلب اس کو پہلے کچھ کسی کسی سکل پہ ہی اس کو دھیان دینا چاہیے اگر آپ دیکھیے آج کل مطلب ہمارے دیش میں بھی سکل کی بہت کمی ہے باقیوں دیش اس میں بھی اسکل کی کمی ہے تو اگر انسان اچھی سی سکل سیکھ لے تو اس سے اس اچھا خا
کیا آپ کو لگتا ہے کہ مطلب سنیے میری بات کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیریئر گائیڈنس کی کمی ہمارے مطلب دیش میں بہت مطلب کم ہے مطلب کیریئر گائیڈینس مطلب اگر مطلب بچہ ٹینت ٹویلتھ یا گریجویشن کرا ہے تو اسے مطلب کوئی مطلب گائیڈنس اگر کرے تو مطلب وہ کچھ کر سکتا ہے لیکن ہمارے یہاں دیکھیے مطلب مطلب میں کیا مطلب جس طرح میں ہوں مجھے کسی نے کچھ نہیں بولا تو میں میں خود کیا کروں گا مجھے پتا ہی نہیں ہوتا ہے نا کیا کرنا ہوتا ہے
جی جی آپ نے
جب مجھے پتا چلے گا کیا کرنا ہوتا تب تک تو میری عمر ہو مطلب رہ گ ہی ہوگی
ہاں جی آپ آپ نے صحیح فرمایا تو اس کے لیے مطلب اگر آج کل اگر ہم دیکھے تو مطلب بے روزگاری اس لیے بھی پڑٹ رہی ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں جو آج کل آپ نے صح بولا کہ گائیڈنس اچھے سے نہیں مل رہے بچوں کو اگر میں میں اپنی بات کروں جب میں ٹویلتھ پاس کیا تو پھر مجھے اتنی اچھی مطلب گائیڈنس نہیں ملی میں خود مطلب پریشرائز ہو گیا گھر والے کہتے تھے کچھ اور کرو میں کچھ اور کرنا چاہتا تھا لیکن ار دن میں اچھا انسان اچھا ڈیسییژن نہیں لے پاتا ہے نا جی تو کہیں نہ کہیں اسے اس وجہ سے بھی انسان کی مطلب وہ بے روزگار بنتا ہے وہ غلط قدم اٹھاتا ہے وہ اچھا سا مطلب وہ اپنے لیے راستہ نہیں چن پاتا ہے نا نہیں
ہاں جی کئیوں کے پاس تو ڈگری ہوتی ہے لیکن ان کے پاس پریکٹیکل سکل جیسے کہ کمپیوٹر نالج یا مطلب ٹیکنیکل ٹریننگ مطلب وہ نہیں ہوتی اس وجہ سے انہیں جاب ملنے میں مشکلات ہوتی ہے
ہاں جی تو یہی وہی تو وہی تو بتا رہے ہیں اسکل پہ اگر آج کل اگر دیکھیں تو سکل پہ ہی دھیان دینا چاہیے آج کل سکل کی بہت ڈیمانڈ ہے اگر کوئی کمپیوٹر سائنس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ای آئی میں ٹیکنالوجی میں مطلب سکل مہارت حاصل کرے
آپ کو پتا یہ ہوتا ہے کہ آج کل لوگ مطلب سیکھنے مطلب سیکھنے جاتے ہیں کچھیکھ لیا مطلب اور کچھ سیکھنے جاتے ہیں لیکن وہ دل سے نہیں پڑھتے ہیں مطلب وہ دھیان ہی نہیں دیتے جب وہ کو مطلب کورس کمپلیٹ کرتے تو پھر دیکھتے ہم نے یہ کیا کیا
جی جی بالکل صحیح فرمایا تو ہاں جی توک اگر ہم دیکھیے آج کل جو مطلب بچے جو تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں تو وہ اس طرح اسے حاصل نہیں کر پاتے وہ نام کی ڈگگریاں حاصل کرتے ہیں لیکن ہاں جی وہ نام ڈگری حاصل کرتے ہیں ایسے ہی کچھ لیکن جو اس کی مطلب اصلی وہ مطلب وہ بنیاد ہونی چاہیے جو اس کی مطلب مین مقصد ہونا چاہیے وہ اسے حاصل نہیں کر پاتے
بالکل بالکل میرے حساب سے سب سے بہترین یہ ہے کہ اپنا کاروبار شروع کرو کچھ کچھ بھی مطلب مطلب کاروبار مطلب کاروبار ایک ایسی چیز ہے جس سے مطلب انسان مطلب اگر چاہے تو بہت ترقی کر سکتا ہے جیسے کہ ہمارے یہاں پہ دیکھو مطلب یہ جیسے ٹاٹا ایک کمپنی تھی مطلب اس نے مطلب کتنے مطلب لو سے اسٹارٹ کیا تھا آج کہاں تک ہے امبانی نے کیا تھا اسٹارٹ عائشہ کا عشہ
کاروبار کی بات تو آپ کاروبار کے بارے میں بتا رہے ہیں اگر کسی کو جاب نہ ملے تو وہ کاروبار کی طرف جا سکتا ہاں یہ ایک اچھا راستہ ہے اگر کوئی چنے تو وہ کاروبار کر سک لیکن ا کسی کے پاس آپ دیکھیے کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ کیسے کاروبار کر سک لیکن گورنمنٹ نے اسی لیے بھی مطلب انسان کو چھوٹ دی ہے بینک مطلب آج کل اگر ہم دیکھیے بینک جو ہے وہ لون پرووائڈ کرتے ہیں کسی کے لیے اگر کسی کو کچھ بزنس کرنا ہے تو کہیں نہ کہیں اس وجہ اس راستے میں تھوڑی سی راحت مل سکتی ہے انسان کو ہے نا جی
بالکل بالکل جناب
جی تو آر ب
ہاں مطلب میں نے یہی بات بھی تھی کئی اسٹوڈینٹس کو صحیح وقت پر کیریئر کے بارے میں مطلب رہنمائی نہیں ہوتی ہے اس وجہ سے وہ ایسیے ہی تعلیم حاصل کرتے رہتے ہیں مطلب پھر وہ مطلب جابس کی کمی ان کو مطلب دقت کرتی ہے
ہاں جی ہاں ج
مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ سنییں میری بات مطلب اگر آپ پڑھائی کر رہے ہو ٹویلتھ کیا گریجویشن کیا پھر مطلب ایم ا کیا لیکن جب آپ کے پاس تجربہ نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ وہ کرنے کا
جی بے شک بھائی جان آپ نے سےی فرمایا تو انسان مطلب اب حکومت کو بھی ہمارے قانون کو بھی بھارتی گورنمنٹ کو بھی یہی اسی چیز پہ دھیان دین چاہیے کہ آج کل ہمارے جو یوتھ وہ بے روزگار ہوتے جاے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ڈپریشن کے شکار ہوتے ج رہے ہیں تو ان کے لیے ہم اچھی سی جابز پرووائڈ ان سے ان کے لیے ہم اچھی جابز پروائڈ کر
جی بالکل بالکل لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ بے روزگاری کو کم کرنے کے لیے حکومت کو نئے مطلب روزگار کے موقع دینا پڑیں گے جیسے ٹیکنیکل میں یا کچھ اور کرنے اور کرپشن سے اور کرپشن سے مطلب ہمیں بچانا چاہیے کم سے کم کرپشن مطلب بند کرنا چاہیے
بے شک تو کرپشن بھی کم ہونی چاہیے تو بھائی جان اپ نے صحیح بات فرمائیے تو جناب آپ سے بات کر کے مجھے اچھا جی تو مجھے آپ سے بات کر کے اچھا لگا امید ہے آپ سے آگے ہاں بات ہوتے رہے گی خدا ہ خدا حافظ